ہاں بالکل آ میں ہاں ہ میرے جوتے کہاں ہیں تیرے والے جیتے کون سے
السلام علیکم بھائیؤ
ہلو بالکل جگتی ہاں بھائی ہاں بھائی روم کی چای میرے پاس ہے ہاں
اور بھائی جان کیا توول
جسٹ ون منٹ ہاں بولی بائی بلی ارے ار ر میں میں نےک
مل گیا مل گیا جب پویا تھا
ہاں چابی مل گئی
کہیں گھومنے کا وچار بن گیا کیا چلو اچھا بھائی میں گھومنے جا رہے ہو ت لگتا ہے مجھے
کش ہاں بولیے بھائیار بتائیے کیا حال چال ہے آپ کے
بس خیریت ہے سوچا آپ سے گفتگوم کر لوں بڑا
بالکل بھائی بالکل بالکل بالکل بھائی ہاں بالکل
سوچا ہے اس موسم کا آنند لیا جائے تو میں باہر بھی آیا ہوں گھومنے بیٹھنے کے لیے چھت ور آیا نیچے سے
بارشو رہی گ ہو تر
ہاں کافی بارش یہ سوچھ ہو رہی تھی لیکن اب قریب گیارہ بجے سے بند ہے
ارے، رتانی صحیح ہے بھائی بالکل بھائی ج
قریب دو دن سے ہو رہی تھی دوا کے بار سے ہو رہی تھی بھائی جان
اچھا ادھر کچھ کافی زیادہ بارش ہو رہی ہےیار ادھر اپنی طرف ہے
ہاں ہاں خوب ہو رہی ہے اتنی بھر بھر کے بار سے ہو رہی ہے یہ مان کے چلو گے کھیت کو نرانا اور گڑ گڑنا بہت مشکل ہو رہا ہے اس ٹائم تو اور تمیں پتاس
ہاں بالکل میں بالکل میں گلا گیلا ہو گیا ہوگ کاب
ہاں زیادہ ہی پانی ہو گیا ہے تو اپنے یہاں کی آپ کو پتا ہے مٹی بھی خراب ہے بھائی جان تو کیونکہ تھوڑا بھی پانی ہول جاتا ہے نا تو بچ بھی
زد بہت زیادہ سمسیا ہے اس آپ گر نچے پانی بڑ جائے گا تو
اپنے یہاں کی لوکیشن آج کے آج اتنی مست لگ رہی بھائیجن کیا ہی بتائیں تمہیں
جائ بالک
چاروں طرف ہریالی ہریالی سکنی ہی سکون دکھ رہا ہے بچڑیوں کی چہچاچ
ج بس
جی جی فرمائیے آپ فرمائیے
یہی سما بھائی میں آرام سے لیٹا ہ روم میں آ گیا اب تو ھ بیٹا ہوتا پہلے میں نے کہا چلتا ہوں آ پھر لےوں گا نو ٹینشن م انے پاس
بیٹھے بیٹھے پریشان ہو گئے کیا
ارے نہیں دوسرے کے رووم پ بیٹھا ہوا تھا وہ تھوڑا باہر گیا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے
اچھا اچھا جی ج جی اور بھائی جان آپ آپ کہاں ہو آ آپ آج کل کیا کر رہے ہو
بالکل بھائی صاب میں کٹ نہیں کر رہا میں بس کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتا رہتا بھائی ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو میں ٹ نہیں کی بس سب کچھ ٹرائی کرتا تا ہ میں ایسا انسان ہے
ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی جان یہی ہر کسی کے اندر چل گے یہ ٹیلنٹ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا بھائی جان
چاہے آپ چاہے کچھ بھی غلط ہو چاہے صحیح ہو چاہے غلط چاہے کتنا بھی گندا سے گندا کام ہو چاہے کتنا بھی صح سے صحیح کام ہو
جی بھائی جان جی سب کام کرنے چاہیے لوگوں کو میں تو یہ کہتا ہوں ہر کسی کو ہی کرنا چاہیے لیکن یہ ٹیلنٹ ہر کسی میں ہوتا کہاں ہے بھائی جان
ہاں وہی تو یہی چیز میں جیسے بولتا ہوں دیکھ بھائی غلط کام کر رہا ہے اتنا ہی ط جتنا ضروری ہو لڑکیوں والا گؤ ہے تو ہم نے کیا ہے ایسا نہیں نہیں کیا کیا ہے لیکن اتنا ہی کیا ہے کہ جہاں تک ہمیں لگتا تھا کہ یہہاں سے زیادہ کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی ابھی اجے تو وہی چیز بلی تھی وہ زیادہ پھنس گیا بھائی
ارے کہیں نہا بھائی جان سب ہوتا ہے بھائی ج کچھ نہیں بھائی جان کا تو کیا ہی بتایا میں ابھی بتاؤں پتا ہے وہ اس کو سمجھایا تھا ہاں جی
ہاں میں وہی تو بتا رہا ہوں مجھے تو پتا ہے بھائی
ہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گیا اب وہ ٹرانسفر ہو گیا اس کا
ارے وہی تو میں وہی تو بتا رہا ہوں بھائی بچ کے رہے اتنا زیادہ نہیں گھسنا ہے تھوڑا بہت بچ کے بھی تھوڑا زندگی کچھ کرنا ہےے ادھر گاؤں میں میں نہیں ڈلے رہا نا وہ سہد ہی نہیں پا رہا ہے ای چیز بول رہا ہے گاؤں ہی ٹھیک ہے
اب نے ا اب تو اس نے کچھ اپنا بزنس چالو کر لیا اترا والا بئی
ارے بھائی ب بھی تو میں میں نے جگاڑ لگائی اس پھر اس کو سامان وامان دلا کے لے کے گیا تھا آگرہ سے سب اوپن کروایا ہے
بھائی جان ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کیا ویسے ہےجے نا ایک اچھا بندہ تھا لیکن وہ سلا اس لڑکی کے چر میں نا برباد ہو گیا سلا پھر اس کی زندگی نا زندگی نا وہ کیا بتل بولتے ہیں اس کی طرح ال لج گئی
ہ کٹ پتلیکراد اتی
ہاں ہاں جی جی وہ دوسرے کے سارا پر نشے نہیں لگا تھا
ہاں بالکل بھائی ج بالکل بھائی تو اھرے بہتمد ہے لیکن وہ مانا ہی مان ہی نہیں رہا ایک سال تک تو بھائی اتنا گندا ہو گیا نا وہ کہ کچھ بھی بولو سمجھ بھی نہیں رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے بولتا تھا
کچھ بھی بولو بھائی یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے اور اس کو کچھ زیادہ ہی چسکا لگ گیا تھا
ہاں سرگ بہت گندہ چستا لگا د کم سے کم تھوڑا بہت بھائی ہم سمجھنا چاہیے یار کہ ہاں کہ کیا کرنا ہے کتنا کتنا ٹائم کرنا ہے ایک ایک چ ٹھیک ہے بھائی چار مہینے ہو گئے پانچ مہینے ہو گئے چھ مہینے ہو گئے ایک سال ہوگئے بہت ہے
ارے بھائی جان بو والی بات نہیں ہے بھائی جان ایک بات بتاؤ نا وہو والی بات نہیں ہے تو ک کتنا بھی ٹائم کر کتنے ٹائم تک چلا رہے کوئی فکر ڈٹو بٹ میں یہی بات بولتا ہوں کہ وہ کہ کئی لووں کی کہاوت ہے کہ ماںسکھاؤ لیکن گلے میں اڈی مت لٹکاؤ کچھ بھی کرو گ پلے متباندو اپنے ساتھ مت رگو گے اب ب کیا تھا اچھا خھاصا بندہ تیاری کرا تھا بھرپور وہ بندہ اس کے چکر میں نا آ کے آ کے آ کے آتے آتے ملنے ملنے آتا تھا
دول برا آ کر اس نے جو ختم کیا ہے نا اپنا ہاں ہر سنڈے کو توول پر آ کر مجھے کیا وسا جے میرے بار کال کرتا تھا میں تو بنگلور میں ہوتا ہ میرے کال کرتا ہے سندیپ آئیتال پہ جانا ہے میں نے کیا آت دڈجا دڈجا شتی رڈجا
کیا ہی بتاؤں بھائی وہ بندہ نا سچ میں یار ایک وہ الگ ہی لیول کا بند تھا میں مجھے لگای یہندہ کچھ
میں میں بتا رہا ہوں ٹینتھ میں اس ٹائم پہ جب میں نودے میں کیا
جی جی
تو سچ میں یار اتنا ڈیڈیکیشن تھا نا اس سمے میں کہ یہ چلتا تک نہیں ادھر ان میں سے بولتا تھا بھائی کل ایگزام ہے بس ایگزام ہے پڑھنا ہے اور ابھی اتنی بری عادت کریں گے اس کا
اس کو پتا چل گیا زندگیوں میں کتنا ہی ایگزام د لو س اچھے نہیں ہونے والے لیکن اس نے وہ فورم برا اس میں سکچے ہو گیا ڈائریکٹ
تو وہی تو بول رہا ہ بھائی نہیں اس سے بات نا میں نے پہلے ہی منع کیا تھا دو ہزار اکیس میں جب ٹولت ہوئی تھی ہماری میں نے تو کہیں ایڈمیشن ہی نہیں لیا تھا میں تو ایک سال گھر پہ ایسی ہی برباد کی تھی تو میں گھر بیٹا رہا تھا میرا میرا میرا ایڈمیشن لینے کا مطلب ہی نہیں تھا میرے کو لینا بھی نہیں تھاا میں نے اس سے م کیا میں نے سب دیکھ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا وہ بول بس میرے کو بولتا تھا کہ یار پیسے کی دقت پڑے گی اسییدے نہیں جا رہا میں تو بول تو صحیح ہے تیرے ج میں نے سب دیکھ میرے پاس بھی نہیں ہے اتنا پیسہ تیرے پاس بھی نہیں ہے لیکن اگر رسک لے گا رسک لینی ہے تو میرے ساتھ چل جو ہوگا دیکھا جائے گا بھائی تو وہ وہ بس ب یہی ہے کہ اس نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی میں تو دیے جام سے ج
اجے وہ بھائی جان اجے کو میں اچھی طرح سے سمجتا ہوں اس کے فیملی کی کنڈیشن میں جاناوں گا اچے سے ا اس کو کیا دیکھو میری سچویشنم ہے جی جی جی
کنڈیشن ہے نا بالکل سیم تو میں کھڑا ہوں بھائی می فیملی کہن س کتنی لیکن میں نے اجے سے بول لگا تھا دیکھ بھائی ت اپنی د ہوود رہا ہے نا بالکل ویسی سوچ میری اور میں ایسا نہیں ہے کہ میں گھر سے پیسے لیتا ہوں گھر والوں سے میرے کو کبھی بھی کوئی کال کر لے دو تین سال سے کبھی پیسے بھی نہیں لے ہم تین سال سے
جی جی ایک باتوںتا نا ہو بھائی جان دیکھو وہ ٹائم آپ آپ نے جب بولا ہوا نا اس ٹائم وہ بندہ کچھ نہیں کرتا تھا بس اونلی گھر والے گھر والوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ تھا اب وہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں چکا اب وہ
میں نے بھی کچھ نہیں کیا ہے زندگی میں بھائی میں نے بھی کبھی کہیں سے کوئی پیسہ نہیں نکالا میں نے بس جگاٹ بنا ہوں کہیں نہ کہیں سے جگاٹ بناتا ہوں بس
جی جی لیکن ایک بات بتاؤں نا جو بندہ شروع سے ہی ایکٹو ہوتا ہے نا اب دیکو میں نے ایک چیز سنی ہے تم نے بھی سنی ہوگی کی زندگی جینے کے لیے جو شکچھا ملتی ہے وہ اسکولوں اور کتابوں سے نہیں ملتی وہ سماج سے ملتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے ملتی ہے
وہ اپنے یہاں ملتی ہے بھائی وہ پہلے مرس ہی ملتی ہے زندگی میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کرتے رہو بس
ہاں وہ کیا ہے گ وہناا کتابوں میں ہی پلا بڑا ہے اتنا بڑا ہو چکا ہے اب اس کو جب اس کو ریئل لائف کا پتا چلا
بات ہے نا اس ٹائم میں نے اس سے یہ چیز بولنی چاہی تھی دیکھ دونوں کے دونوں یہ کے ایگزام دیتے ہیں تو بس ایک بار فارم بھر دے اور اتنا مجھے بتا کہ اچھا اسکورر جاتا
ہاں ارے بہت اچھا زیادہ بھائی کا ریل اچھا جاتا ہے
میں نے یہی پر نہیں مطلب یہی میں ایسا رہتا ہے نا کہ تھوڑا وہ ہے کمپٹیشن تھوڑا زیادہ رہتا ہے اس میتھ کا تو میں نے اس سے بولا تھا دیکھیا ہاں میں میں نے وہی بولا تھا اس سے کہ ہاں کہ دونوں کا برابر بھی آ جائے گا نا نائنٹی کے اراؤنڈ بھی آ جائے گا دونوں کا نائنٹی کے راؤنڈ آ جائے توونوں کاا کافی اس سے میں نے اس سے یہی چیز سمجھائی تھی اگر نائنٹی آ جائے نا ہمارا تو ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ ہم پڑے جائیں گے اور وہی میں نے کیا اس سے میں نے میں پڑے گیا اس نے نہیں دیا وہ گھر میں رہ گیا میں میں نے پورے سے گیا پورے میں کیا پھر اس کے بعد
جی
ادھر سے لکھنؤ گیا لکھنؤ سے پھر ادھر دی بنگلور وغیرہ ادھر بٹھا کرا ہؤں وہی چیز میں نے اسے سمجھائی کہ ا اگر وہی چیز مان لیتا نا اس دن بھائی سچ بتا رہا ہ یار گاؤں میں نہیں بھٹکتا وہ ابھی وہ ایسا نہیں ایسا نہیں ہے یار کہ وہ غلط کر رہا ہول غلط نہیں کر رہا وہ صحیح کر رہا ہے
اس کام ن وہ بہت اچھا کر رہا ہے میرے حساب سے اب دیکھو میں بتاؤں تم جتنا ایک گورنمنٹ جاب لینے کی بات کرو گے نا اتنے سے اس سے کہیں زیادہ وہ اس ٹائم کما لےا اور میں بتاؤں نا اگر کسم سے بتا رہا ہوں بھائی جان اگر اس کی دس ادھاروں کے ساتھ بھی اگر کا سیٹللمنٹ ہوگیا نا تو تم سے کہیں زیادہ کما چکا ہوگا وہ ایک بات بتاؤں اور دیکھوں اس فیلڈ میں نا میرے ایک انکل لگتے ہیں میرے گاؤں کے اب وہ اس ٹائم دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں چلے گئے اپنا کھیتی باڑی بیچ کے چلے گئے دوسرےاؤ میں اب وہ پرزنٹ ان ستر سے پچتر ہزار پر منتھ کما رہے ہیں اور آرام سے مست گھومتے ہیں زیادہ نہیں چار پانچ گھنٹ کا کرتے ہیںر زیادہ نہیںتے وہ بولتے ہیں مجھے اتنا کر نہیں میں کس کے لیے کروں گا میرے پاس بہت ٹائمہ کامی پیسہ ہے اور بات ٹائم پ اپنا ادھر ادھر گھومنے میں انجوائے کرنے لگا دیتے ہیں کھی ادھر جا رہے ہیں کب ادھر ج رہے ہیں تو
لیکن بھائی اس کے لیے اس کے لیے وہی نا یار جگاڑ منانی پڑتی ہیں
جی
تو ک کنے کنے کنیکشنس بنانے پڑتے ہیں ٹائم لگتا ہے سب چیزوں ایسا نہیں ہے غط کر رہا ہے وہ غلط تو نہیں کر رہا یار صحیح کر رہا ہے وہ
آپ کچھ بھی کرو ٹائم تو دینا ہی پڑتا ہے نا اب آپ کچھ بھی کرو مان کے چلو گی آپ نا جاب کی تیاری کرو گے تو اس کو بھی ٹائم دینا پڑے گا
ہ ٹائم تو دینا پڑے گیا لو تو ہے گی
میں سکز ہوں اور نہ بھی ہ رسک ہے نا اور یہ جو ہے نا اس میں س نا سام میں پکا ہے وہ آپ کی رسک لے ل ر
ہاں یہ وہی تو بتا رہا ہوں بھائی اسی لیے تو میں میں نے اسے بولا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو اسٹارٹ کر بھائی ویسے بیٹھے میں سے تو کچھ نہیں ہونے والا نا گورنمنٹ جاب کی تیاری کے تیاری کرنے کے لیے یہ گاؤں میں آ گیا تھا اب گاؤں میں بھی ہو رہی تھی تیاری تو وہی تو ہم نے پھر ڈیسیزن لیا تھا پھر دیکھ بھائی اجے کچھ نہیں کر رہا ہے اس سے اچھا یہی ہے کچھ تو کر
ہاں بہ تو ہے گ
ہاں تب یہ اسٹارٹ کیا تھا پھر کہ ہاں کہ بھائی کم سے کم یہ مت کی دکان کو ہوودے